ہاں فیروز میاں السلام علیکم
السلام علیکمسر میاں
اور بتائیے کیا حال چال ہے
سب خریت ہے اللہ کے دن سے اپنا سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں آپ نے کہا تھا کسی نئے بزنس کے بارے میں بات کرنی ہے
آواز نہیں آیا پھر سے پھر سے بولے گا آواز تھوڑا نہیں آیا
بول رہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی نئے بزنس کے بارے میں بات کرنی ہے
ہوں ہ ہ جائی سنا آپ نے
ا میں سوچ رہا تھا کہ ہم دونوں مل کر کرانا ہے جن اسٹول کا کاراوار سرو کرتے ہمارے علاقے میں اچھی مانگ ہے اس کا
وچار اچھا ہے لیکن شروعات سے ہی ہر بات صاف ہونی چاہیے تاکہ آگے کوئی غلط فاہمی نہ ہو
اس پہ تو ہم لوگ بالکل میرا بھی یہی ماننا ہے کہ بھروسے کے ساتھ ساتھ لکھت سمجھوتا کا ضروری
سب سے پہلے بتے کہ کل پونجی کتنی لگے گی فیرو جی
میرے حساب سے لگ بھگ دس لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی دکان کا کرایہ الگ ہو گیا سامان ہو گیا فرنیچر باقی خرچے شامل بھی ہو سکتے ہیں شروع کرنے میں تو تھوڑا سا لگے گا نا ہم لوگ کا دکان سیٹ اپ کرنے کے لیے
جی جی یہ تو بات ہے جانتے ہیں ہم پانچ لاکھ کا بس لگا پائیں گے باقی آپ کتنا لگائیں گے اس میں
دس لاکھ کے ہم لوگ کو ضروری ہے پانچ آپ لگا دیں پانچ ہم لگا دیں گے
ہاں ہاں اچھا اب کام کی ذمہ داریاں بھی طے کر لیتے ہیں
دیکھیے صبح صبح دیکھیے ہم دکان کو ہم سنبھال لیں گے ٹھیک ہے باق ی آپ کا مال اور اسٹاف کا حساب رکھوں گا
جی جی جی
جی
میں اکاؤنٹ آن لائن آڈر مارکیٹنگ اور سپلائر سے سمپرک کہ جی میںا داڑی لے لوں گی لے لوں گا
یہ تو بہت اچھا ہے اب منافع کی بات کر لیتے تو اچھا رہتا ہم لوگ کا
کیونکہ پونجی برابر ہے اسی لیے منافع بھی برابر بٹنار ٹھیک رہے گا نہیں
ہاں ہاں ہاں ہاں میں بھی یہی س چاہتا ہوں کہ لیکن نقصان اگر ہوتا ہے تو یہ ابھی تو نویش کیا انپات میں ہی ہوگا نا
بالکل بالکل اور ہر مہینے پورا حساب ملا کر دونوں ساتھ بیٹھیں گے
جی جی کوئی بھی خرچہ بنا جانکاری کے نہیں کیا جائے گا ہم لوگ کے بنا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا
صحی بات ہے ہمیں ہر لین دین کا بل اور ریکارڈ رکھنا چاہیے
میں تو کمپیوٹر پر پورا حساب رکھوں گا تاکہ کچھ پاردش پاردرشی بھی رہے
دکان کا نام کیا رکھے
میرے حساب سے الش ہ الش ٹریکس کیسا رہے گا اس کا مطلب من بھروسے
بہت اچھا نام ہے ال امین ٹریڈرس نا
ہاں ہاں
کرمچاریوں کے ساتھ بھی انصاف اور سامان سے پیش آئیں گے اور سمے سمے پ ان کی تنخواہ دیں
گراہکوں سے بھی داری سے ویوہار کریں گے نکلی یا خراب سامان بھی نہیں دیں گے
بالکل بالکل کم منافع چلے گا لیکن بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے فیروج بھائی
یہ تو بہت اچھی بات ہو اگر کسی بات پر مت بد ہو جائے تو پہلے ہم آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے اس کے بعد ہی کچھ کریں گے
اور ضرورت پڑی تو کسی بھروسے مند اور نسپکھ ویکتی سے سلاح بھی لے لیں گے دونوں گ آ مل کے
ہاں بالکل ہر فیصلے میں دونوں کا سہمتی ضروری ہونا چاہیے
دکان کھولنے کا سمے صبح آٹھ بجے سے لے کے رات نو بجے تک رکھیں گے نہیں
ہوں ہ بالکل ٹھیک ہے آپ ساپتہک چھٹی بھی طے کر لیتے ہیں
وگیااپن کے لیے سوشل میڈیا کا بھی اپیوگ کریں گے
ہاں کیوں نہیں اگر گراہکوں کے لیے ہم ڈلیوری سویدھا بھی ضرور کریں گے
بھوشیہ میں کاروبار بڑھا تو دوسری شاھا بھی کھول سکتے ہیں
انشاء اللہ لیکن پہلے اس دکان کو سفل بنائیں گے
ایک اور بات ساری ساجھ داری کا لکھت ایگریمنٹ کسی وکیل سے بنوا لیتے ہیں اچھا رہے
یہ بھی سب سے اچھا رہے گا اس میں دونوں کا ادھیکار اور ذمواریاں بھی
ہاں ج مجھے خوشی ہے کہ ہم شروعات سے ہی صاف اور ایماندار طریقے سے یوجنا بنا رہے ہیں وہئی پاتان
مجھے بھی امید ہے کہ محنت ایمانداری اور آپسی پروس سے ہمارا کارب کارابار سفل رہے گا
پ انشاء اللہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے اور ہمیں سچائی اور نیا کے ساتھ کام کرنے کے تو فیک د
چلیے اگلے ہفتے دکان کھولنے کا تیاری شروع کرتے ہیں
جی جی اچھا رہے گا
ج
اور بتائیے
ہاں تو یہی ہم سوچے تھے تو آپ سے ہم شیئر کیے
سیروز بھائی جام ا ہم بھی بکریا کولو ک پ اور تو سب اچھا ہے اں رھی لائی بلب کر اللہ تعالی کے دین سے
اچھا
ج کون ہوتا بات آ
کاروبار کیسے چل رہا ہے آپ کا
ٹھیک چل رہا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اب بجنس کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے
ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کسی طرح بزنس بڑھانے کا ارادہ ہے
ار ابھی میں کپڑوں کا کام کرتا ہوں سوچ رہا ہوں کہ آن لائن میں بکری شروع کر دوں
آج کل آن لائن مارکیٹنگ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر یہی صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو اچھا منافع ہو سکتا ہے
بالکل بالکل لیکن مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن آڈر سنبھالنے کا زیادہ انھوؤ نہیں ہے فروزی
شروعات چھوٹے چھوٹے استروں سے کرو کرے پہل سوشل میڈیا پر مارکیٹ گ دکھائیں گے ٹھیک ہے پھر گراہوں کو بوسا بنائیں گے
صحی کہا ہے ایک بات اور سوچ رہا ہوں کہ اچھی کوالٹی رکھوں چاہے منافع تھوڑا کم ہو نہیں
ہمم یہ بھی صحیح سب سے اچھی طریقہ ہے ایمانداری سے کیا جائے برکت لگ ہ کاروبار میں برکت لگتا ہے گراہکوں کے ساتھ خشی بار بار واپس آتا رہے گا
تھوڑےا میں بھی یہی مانتا ہوں جھوٹ بول کر یا گھٹیا سامان بیچوں تو تھوڑے سمے کا فائدہ ہو سکتا تا ہے لیکن لمبے سمے تک کا نہیں ہاں ا گومت ب نہیں لو ج بول توے کوئی آپ کا بجنس کا کیا حال ہے
ہ میں ہول سیلس میں کراییہ کا سامان سپلائی کرتا ہوں
اس سال کچھ نئے دکان بھی جوڑنے کے لیے سوچ رہا تھا
ماشاء اللہ پھر تو کام اچھا چل رہا ہوگا صحیح بات ہے آج کل گراہک صرف کام دام نہیں اچھے سروس بھی چاہتا ہے
ہمم بالکل صحیح ار
آج کل ایک ناٹک کرنے کا سوچ رہا ہوں ہلو
ہاں بولیے کیا بولے تھے کچھ ناٹک بولے تھے کہ شاید
ہ بول رہے کہ ناٹک کرنے کے لیے بھی آج کل کچھ سوچ رہا ہوں
کس وشے پہ
ایسا ناٹک جو لوگوں کو اچھی سیکھ دے ایمانداری محنت اور انسانیت اس کا سندش د
بہت اچھا بچار ہے آپ کا مطل کہ سماج کے لیے بھی فائدے مند ہونا چاہیے
بالکل بالکل میں چاہتا ہوں کہ ناٹک میں دکھایا جائے کہ محنت اور سچائی سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے
کہانی کیسی ہوگی
کہانی ایک غریب لیکن محنتی یوک کی کہانی جو مشکلوں کے باوجود ہار نہیں مانتا ہے اور اپنی محنت سے کامیاب ہوتا ہے
بڑھیا ہے اس میں پریوار دوست سماج کا بھی سہیوگ بھی دکھانا دکھایا جائے گا نا
ہاں اور یہ ابھی لال چووری بئیمانی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے
او تو کلاکار کون ہئیں گے
ہمارے محلے کے کچھ یوا حصہ لا چاہ لینا چاہتے ہیں انہیں پہلے سواد اور ابھین کی پریکٹس کرانی ہوگی
تو اس میں تو ہم کو لگ رہا ہے کہ منچ کا بھی اھی کرنا پڑے گا ٹینٹ اور کیا ساؤنڈ کا بھی ویوا کرنا پڑے گا
جی جی جی میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر سہیوگ کرے تاکہ خرچ بھی کم ہو
ناٹک انت میں ایک اچھا سندیش ہونا چاہیے کہ انسان ہمیشہ سچ محنت اور اچھے وچار کا بھی
جی جی جی ناٹک یہی اس ناٹک کا مقصد ہوگا
انشاء اللہ لوگ اسے پسند کریں گے اور اس میں نا بھی ملے گا
چلے کل سے اس کی تیاری شروعات کرتے ہیں
انشاء اللہ اللہ آسانی فرمائے
اور بتائیے بھائی جان کیا ہو رہا ہے
بںس بیٹھے ہوئےتھے کہ آپ یاد کیے
محرم کا تیاری کیسا چل رہا ہے
ٹھیک ہی ٹھاک چل رہا ہےبھی
محرم اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں سمانت مہینوں میں گنا جاتا ہے
لوگ اکثر محرم کا کربلا گھٹنا کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے